السلام علیکم
وعلیکم سلام پھر سے مل
آ اتنے دنوں کے بعد آپ نے کیسے مجھے یاد کیا
آپ کو تو ہم ہر بر صغیر ہندو پاک یاد کر تا ہے
آپ ٹھیک ہے مجھے آپ کی بہت یاد آئی تھی اتنے برسوں بعد
و مائی گ ا و مائی خدا
ہا ہا ہا
دس از گڈ و مائی خدا
ہ ہ ہ ہں
اور بتائیں آپ ٹھیک ہے
بخیر و آفیت سے آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے
میں ٹھیک ہوں آپ کو میں پہلے اپنی پریشانی بتاتی ہوں میرے پاس بہت بڑی پریشانی ابھی ابھی میرے گھر پر آ گئی ہے
ہوں
ا میرے امتحانات سوموار سے شروع ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے چھوٹی ایج چھوٹی عمر ا منگلوار سووموار واٹ از سووموار
ٹیوسڈے
شڑ اپ سوموار منگلوار یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ آئی نو سووموار از منڈے سنو کیا کہتے ہیں اس کو اب ما میری یہ نا پریشانی سنیے آپ منگلوار ا سوموار سے میرے ہ امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور میری چھوٹی عمر جو ہے نا میری نہیں سب کی چھوٹی عمر نکل رہی ہے اور
ہو
کس لیول پہ نکل رہی ہیں مطلب سکسٹی فائیو جس کی ہے اور شنیہ جس کا ہے دونوں کو نکل رہی ہے چھوٹی عمر
ہ
شکر خدا کا تین سبجیکٹس ابھی تک نکلے میرے کو چھوٹی عمر نہیں نکلی میرے کو نائنٹی سیونٹی ایٹی یہی نکل رہا ہے تو میں اہ
شاوٹ
تو وہ چھوٹی عمر کی وجہ سے بہتوں کو پرابلم ہو گئی
اچھا
تو م ہ میری دوست کو بھی چھوٹی عمر نکلی وہ مجھے بول رہی ہے آپ مجھے چھوڑ رہی ہو او اب وہ کیا کرے گی کیونکہ کیونکہ ہماری جو ابھی ڈین ہے وہ بہت بہت کوکھلا گئی ہے بوکھلا گئی ہے کیونکہ دیکھو کیا ہو گیا ہے ہمیں لداخ جانا تھا نا جولائی میں
ہوں
تو پتہ نہیں کس بیوقوف نے ہمارے کلاس میں سے کی سیکینڈ ایئر نے کیونکہ سیکنڈ ایئر ہمارا دشمن بنا پڑا ہے انہوں نے لکھا ہے ای میل ٹو دا رجسٹرار آف دا وی سی مطلب وی سی کو ڈین گ یہ گئے رجسٹرار یہ کہ گیا ہے کنڈکٹر کو نہیں رجسٹرار جو وہ کہاں سے کنڈکٹر ہوتا ہے اچھا چھوڑو نہ نہ نہ نہ وہ نہیں کیا رجسٹرار کو اس نے اس کو لکھا ہے اس ای میل میں تم لوگ ہو کون جو تم لوگ یہ سب کر رہے ہو تم لوگ ہماری شارٹیج کیسے نکال رہے ہو تم لوگ کے ٹیچر خود پڑھانے نہیں آتے تم لوگ پڑھاتے نہیں تم لوگ ہمیں پریکٹیکلس کراتے خود اے سی میں بیٹھے ہوتے ہو ہم فیلڈس پہ ہوتے ہے مطلب ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اس کے بعد پھر تم آتے ہو بولنے کہ شارٹیج ہے وہ ہے یہ ہے ہمارا لداخ ٹرپ کیسے کینسل کیا تھا لوگ نے تم لوگ کی مطلب کہ ہی ہیز دیٹ وائلیٹیڈ دین رریجویڈ دم ٹو دا نیکسٹ لیول اور لاسٹ میں دھمکی دی ہے اور اگر تم لوگ نے ہمیں لداخ نہیں ہے میں میڈیا بلواؤگا کیا کیا ڈین نے وہ دیکھی ہیں ای میل اور وہ ہم پہ برس پڑی ہے وہ کون تھا اس کو ڈھونڈو اس لے انہوں نے سائبر کو بھی دیا ہے وہ جس سائبر ڈھونڈ پائے تو ہم کہاں سے ڈھونڈے کون ہے وہ اور کون مانے گا تیں نو آئی ڈونٹ نو ان دیا ہے سائبر کو تو پھر ہمیں کیوں بول رہے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈنے کے لیے کیونکہ اس نے باقی سب تو ٹھیک ہی بولا ہے بٹ دھمکی دھمکی از د تھنگ بلیک میل کیا ہے میں میڈیا بلاواؤں گا ایکسٹرا ایکسٹرا تو وی سی جو ہمیں سائن کرنے کے لیے تیار تھا بس اس کے سائن کی پینڈنگ ہے اس سے ہمیں اویڈڈ رکھا ہے جب تک اس بندے کو نہیں لاؤگی تب تک سائن نہیں ہوگا لیٹس سی پک یہ نا میں گے پکنک ٹور گلیے لداخ ٹور
اب وہ لڑکا ہے کون
آئی ڈونٹ نو لڑکا ہے لڑکی کون ہے بٹ مانے گا کون میں ہوں ہاں ارے بھائی میں ہوں میں نے گانؤد اٹھائی یہ مانے گا کون ون ایٹی اسٹوڈینٹس میں سے
شکس پاگل تجھے یہ مانا تھا
قسم سے اب پتا نہیں کیا کریں گے ابٹ انارج ٹینشن مت لوں میں ڈی س کا موڈ اچھا ہوگ تو میں دیکھوں گا خود تم لوگ ٹینشن مت لو تم لوگ بس تسبیح پڑھتے جاؤ لائک کوئی بات نہیں جا رہ دو اب چھوڑو اب ہمیں ڈین ہم پہ برس پڑی اب ہمیں پتہ ہے کیا ا سوموار سے وہ لال رنگ کی ابایاہ پہننی میرون رنگ کی ابایاہ پہننی ہے
فائنلی وہ پیسے ضائع نہیں ہوئے
ایگزٹلی میں شکر پڑھ رہی ہوں اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا اب میرا سوموار سے ایگزام ہے وہ بھی اینتھمالوجی کا ماں من کر رہا ہے فون گیارہ بجے تک یہی ہونے چاہیے تے کو ٹائم کیا آیا
س آدھے گھنٹے میں
آدھے گھنٹے میں اور وہ زار پار کر رہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں پڑھ سکتی ہوں دوسری جگہ اٹ از ڈیفیکلٹ اور مطلب میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے دوسری جگہ پڑنا وہ مان ہی نہیں رہا ہے ا میں نے اس کو فون ہی کاٹا میں نے اس کو بلاک رکھا وہ ما کو فون کر رہے ہیں یہ میں نہیں آ سکتی میں یہی بیٹھی ہوں وہ نہیں مان رہا اور توجہ کس سے فون کروایا اس نے
ہوں
ممی سے وہ کہا یہاں بول ضوبہ سے زار پار کر رہی ہے مجھے میں شرمندہ میں شرمندہ ہو گئی نہیں میں کیا کروں کسم سے اگر دماغ ہے میرے لیے پریشانیاں بس بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور باند اور وارننگ ہے اگر گیارہ بجے اس کے مطلب گیارہ ساڑھے گیارہ کے بعد آئے تو نہیں آنا ٹائم بھی دیک کرا ٹائم سلٹ یہی ہے کیا ہو گیا آپ کو اس سے ایفیشنسی ختم ہوتی ہے باتوں کی ہ ہ مت کرو
واہ تو مطلب اب کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا
مجھے کچھ نہیں مجھے نہانے کا ارادہ ہے میں تو شرمندہ ہو گئی
میرا بھی سیم
چلو سات میں سوری اور بتائیے
یہی تھوڑا ایکسٹرا ہو گیا یہ میں یہ چیز میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ ایکسٹرا عزیز کے ساتھ نہ کرو
میں نہیں وہ کہہ رہی میں کہرہی ہو ایدہ سیم ٹائمنگ ایسلی بیوقوف تم مانو گی
میں تو اپپنے گندے دماغ کی س ساتھ لونگی ہے
بعد میں بولا وہ تیس ساتھ جائیں گے اکٹھے مطلب کہ فون کاٹ کے اکٹھے جائیں گے
واہ اسی گندے لوفا سے نہانا ہے
شرٹ آپ میں نے دوسرا لوفا لایا بتمیز و و ہم نے کل ہم تو وہ نکلی نا ہم نے کل سیٹ ویت سب کچھ نیا ڈالا کچن میں ہم نے سینیٹائز کیا ہے کچن
سوچو وہ واپس آئے گی
ب مار تتی مار میدا میں نے سوچا تو میں شام کو اللماری واللماری صاف کرو گی مگر مجھے نہیں لگتا مجھے یہاں بیٹھنے کا وو یہ دینگے موقع
ہاں ہاں ہاں ہاں ہوں ہوں
اور بتاؤ تم آئی ڈونٹ نو اٹ جسٹ وہ پرسوں سے صرف اصل میں ا میرے والد صاحب ہیں نا ان کو وہ وہ بچہ کیسے وہ آگاد ہو جاتا ہے وہ گیا تھا پچھلی سنڈے نہ نہ یہ اتھر سون دھون روتے چار دن ہی رو چار دن یہی رہو پلیز چار دن یہی رہو بابا جی وہ اتنا اسٹرکٹ وہ اس نے بولا ٹھیک ہے بھائی اسنے بولا ٹھیک ہے میں آؤں گا تو کیا کہتے ہیں اب ماموں تب سے ناراض پڑے ہیں بول رہے ہیں آپ لوگوں نے بولا تھا مجھ سے وعدہ کیا تھا پھر بھی نیں آئے پھر بھی نیں آئے ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو کچھ ہارٹ میں پرابلم مطلب نا ہارٹ میں کبھی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوتی ہے وہ نا گھر پہ ہوتا ہے ماموں کبھی ادھر ادھر جاتا ہے تو بولتے تھوڑی تو کچھ دنوں کے لیے آ جاؤ وہ سب کو بول رہا ہے اب فرسٹ نمبر پہ ہمارا نمبر ہے اوپر سے ٹائم سلوٹ وہ دیکھو وہ دھمکی اور نہیں مان رہے تو وہاں سے فون آ رہے ہے کہیں اور سے
ہ ہ ہ اب یہ ٹی نہیں ہوتا ممی پھر پورا دن اکیلے ہوتی ہے گھر پہ
ہاں وہ اس کو بھی کبھی کبھی نکلنا پڑتا ہے نا شاپنگ کے لیے ماسی کو بھی چھوٹی والی
اچھا ہوں چیزیں وزیں لانے کی نہ خود کی اب ممی کو ساتھ بھی نہیں لیا جا سکتا ہے
کہاں ایک تو اتنی گرمی اور وہ نکلتی بھی نہیں ہے وہ نہیں نکل سکتی عدت میں ہے نا وہ
ان کی بھی عدت ہے
ہاں چار مہینہ دس دن
ہاں
ہاں ہاں
کہ وہ بس ان اچھا ٹھیک مجھے لگا تھا وہ بس ان کا ہوتا ہے جو نیچرل موت سے مرے ہوتے ہیں نیچرل موت سے مرے وہ بیمار تھے نا
تو نیچرل ہی تھے نا
اچھا
ہ ہ وہ مت ہم نے کیا تھا
او مطلب ہ ہ ہ خیر ہ ایک پاگل ہی ہوا
ویسے لوج وہ نہیں ہوتی ہے دیٹ از لائک ایکسیڈنٹ کسی نے کروایا ہوا مرڈر اٹس ا پرپلان نیچرلز اللہ تعالی نے جان لی لی وہ بھی اللہ تعالی نے لی ہوتی ہے بٹ ذریعے اس میں انسان ہوتا ہے
اب ممی خود ٹھیک ہے
ہ نہیں اس کو بچاری کو وہ بس رو ہی رہی ہوتی ہے فون پہ
کیوں
ہوتا ہے نا انسان کو ا دیکھو میرا جو ماموں ہے نا ہی نوز نتنگ ہی نوز نتنگ ہی انوز نتنگ
رکو دوسرا فون کرتی ہوں ایک منٹ
ٹھیک ہے